ہاں ہیلو ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہو ہاں شکر اللہ کا
اور کھانا کھا
ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا
ہاں میں نے دکھایا کیا کر رہے ہو
کچھ بھی نہیں بس بیٹھی ہوں سوچ رہی جی وہ ہے نا میری کزن کی انگیجمنٹ تو میں سوچ رہی تھی آپ سے ڈسکس کروں کیا کیا لگاؤوں ایک کٹ کٹ مت کرو
یہ میرا بیبی کر رہا ہے
اچھا
اچھا اور
ہاں تو بتاؤ نا کون سے کبھی کب ہوا
کوئی کاٹن کا لگانا اچھا سا
کورٹوں کیوں
ابھی ہے نا گرمی بہت
ہاں یہ تو ہے
اور
بس ٹھیک آپ کو پتا ہے مست ہے یہ میں نے سوچا تھا میں لاؤں گی کبہی لیکن کورٹوں کی ہوا ہو
ٹن کا کچھ اور کاٹن میں کچھ ٹائم بھی نہیں نکلتا ہے
اوپر سے گرمی بھی بہت ہے
گرمی کتنی ہے گرمی نے تنگ کیا
اور کیا اس سے نا گلشرز بھی پگالتے ہیں
ہم اور کیا
کس کو بولو نا گیا
ہاں کہو ہے نا باہر
ہاں وہ بچوں کو لے ہی جاتا ہے
رانی کیا بول رہی تھی اور کون سے ورک آیا ہیں
ہاں وہ وہ تو میں بات بتاؤں گی
اچھا ٹھیک آیا ہے کوئی نیا کام
ہاں ہاں کچھ آیا ہے اس نے بولا لیپ ٹاپ کا ہے میرے پاس لیپ ٹاپ ہے
ہے
اور کیا ہوا میرے پاس لیپ ٹاپ ہے ہی نہیں ہاں لیپ ٹاپ کا کام ہے
چلو پھر دیکھیں گے
ہاں اور ہوگا ان شاء اللہ اچھا ہی
اور
میں نے سنا آپ کی بائیا باہر
ہاں اس کو اچانک جانا پڑا
اچھا ٹھیک کیوں
وہاں پہ کچھ گاڑی کا مسئلہ ہوا تھا گاڑی خراب ہو گئی تھی
چلو اللہ خیر خیریت سے پہنچائی ہم
آمین اور
آپ سناؤ آپ کی وپس آ گئی
ہاں وہ بھی آ گئی شکر اللہ کا
اچھا ٹھیک
اور آپ سناؤ
یہ کسسے بھی یاد رہیں گے جو ہم کر رہے ہیں
ہاں اور کیا
پھر آئی
آپ کو ٹا پک بھیجنا تھا کچھ
ٹاپک تو ہے ہی نہیں ابھی نہ
ابھی نکالو نہ بیٹھی چو
ہاں بعد میں نکالوں گی نہ اگلے پل کے لیے
اپنے کر کے رکھو ہاں
ہاں وہی کرو اچھا آپ کیا آپ آپ کیا کرو گی اب نئے کپڑے لاؤ گی یا شادی کے کپڑے ہی پہنو گی
میں پہنوں گی شادی کےکپڑے میں نۓ نہیں لونگی گی
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں
ویسے آپ کا اردن تو بہت اچھا تھا نہ
ہاں اب اسی سے کام چلاؤ ں گی
کام کیا اتنا اچھا ہے
ہاں اور کیا
ہمم آپ کے سوتے ہیں شاید
اور کیا یہ کہاں جو جلدی سوتے ہیں چل پتہ نہیں سوتا ہوتا ہے نا پھر دن میں بھی سوتا ہے
ہمم ہاں
ہاں اور کیا
ہاں اور
بس چل رہی ہے آپ سناؤ
بس چل رہی ہے
میں نے سنا آپ یہ آ کہیں پہ آپ ریزیوم ڈال رہی ہو نوکری کے لیے
ڈالا تھا لیکن اب نہیں ہے وہٹ جانے کا
کیوں کیا ہوا پتی نے جانے نہیں دیا
وہ کچھ نہیں بولتا ہے خود کا ہی موڈ نہیں ہے
اچھا ٹھیک کیوں نہیں ہے
بس ایسے ہی
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں بس ٹھیک مجھے لگا تھا یہی آپ کا پتی آپ کو اجازت دے گا جانے کے لیے
ہاں اس نے دیا لیکن مجھے پچے بھی ہیں کہاں سے جاؤں گی
ہاں اصل میں ہے نا آپ کا بچہ اسکول رہتا ہے اس کو آپ کی پرورش کی ضرور ضورت ہے ابھی اس کو کیئر کرنی ہے اس کو دیکھنا اس کو سنبھالنا ہے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ نا ہے
اور کیا بتاؤ نہ باڑا ہے خود س سمجھے گا سب کچھ
ہاں ہاں
ان کو سمجھنا سمجھنا پڑتا ہے
سمجھانا پڑتا ہے بچہ ہاں ا کےہاں اچھا ہے نا آپ دو دو آپ دو یہ دو سال بعد نہ دو سال ہے ایک سال بعد یہ کون آ گیا آپ کو اس کو بول اس کو بولو پلیز بات مت کرو
یہ نہیں مانے گا یہ بول رہا ہے میں ماموں کے پاس سوؤں گا
ماموں تو یہ ہے نا اس کا اسے
یہ الٹا
اچھا اچھا اب دریی بولو میری کان بج رہہے ہے
اسپیکر اوپر کرو
ہاں وہی میں کر رہی ہوں تو کیا ہو گیا
یہ چلا آرہا ہے چلا آ رہا ہے
ہاں سچ میں
ارے اس کو بولتا ہوں ےسا ڈارتا ہوں میرے پاس سوچو دیکھو کتنے چھوٹے بچے کو بولتا ہے
ہوں سچ میں اسے کیا ہوگیا یہ پارٹی نے کیا ہے میں نے آپ کو وہ نا اس کے لیے ٹاپک بھیچا
ہاں ں ں دیکھا
مجھے کہاں پتا تھا یہ ابھی جھک رہا ہے
تھا
ب سمجھدار نہیں یہ لوگ کہاں جانے دیتے ہیں نوکری پہ یا جاب کرنے دیتے ہیں بچوں کو اصل میں نبا بچوں کو تربیت دینی چاہیے
کہ یہ چھوٹے زیادہ ہے
نہیں نہیں اس کا نہیں میں بول رہی ہوں میں اس بڑے والے کا بول رہی ہوں جب اسک ہوتی ہے نا خود کی یہ اشاروں میں بات کرتا ہے
تے ہیں دیکھا اس بو لتے ہیں ماںسی پاس سو جا میرے پاس مت سو جا
ہاں یہ ہے نا اللٹا یہ زیادہ ہی ہے یہ یہ لنگور ہے نا اتنا لنگور کے جانے نہیں کیا ہے وہ لیکن ہے یہ بڑے پیارے الله انکو سلامت رکھے
ہوں اور کیا اور سنا بس ٹھیک اچھی سے
بچوں کی سمر ویکیشن ہے تو اچھی لیکن بچے گھر میں بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں
یہ بہت تنگ کرتے ہیں اس سک ہی ٹھیک ہے
اصل میں ان کو جانا تھا یہاں کسی یہاں پارٹی پہ
ہاں ہاں
لیکن کیا کر رہے یہ نا جب ہم جاتے ہی نہیں کہیں تو
ہو سناو کزن کی شادی کب ہے
انشاء اللہ جلدی ہے
آپ جو کہ آپ
ہاں میں جاؤں گی
چلو ٹھیک ہے آپکو جانا ضروری ہے
میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں شادی کا
ہاں آاں پہ کچھ تو یار ہی نہیں آپ
ہاں سچ میں آپ سچ بول رہی ہوں
ک نہیں کیا جا پیا
پت نہیں کرنی کیا چاہوں گی میں بھی اٹینڈ کروں گی شاید بھی اور کیا کروں گی
آئی مل دوک نا آ مل د اور
پتا نہیں یہ میرا بچہ کیا بول رہ
کچھ ابھی رکنا ابھی روکنا
ابھی روکنا اس نے مج دن میں اتنی بہت ہے کت نہیں کھیل سے پ اچھا پھر مجھے نیند آئی تھی میں تھک گئی تھی نا اصل میں مجھ ل ک اس نے مجھے لا تھ ماری اٹھو سونا نہیں ہے
یہ بہت خطرناک ہے
بولتا ہے فون بندی فون بندی
فن بڈ اس اس لوگ م
فون بند فون بندی فون بند کرو
اس کو موج لگے گی رات چکٹ
اردو متب کشمیری مت بھولو
کچر وہ ہو گئی
ہ
تو تھا
ا کیا
ہونا تو تھا
اپنی کام کو نا ہمیشہ سیریس لیا کرنا
ہاں اور کیا
کیونکہ یہ کام ہے جو ہمارے لیے دیتے ہیں نا وہ ہماری مجبوری کو سمجھ کر آگے آگے یہ کام دیتے ہیں
اور کہ وہ بات تو سچ ہے
ہمیں بھی ان رولز کا فالو کرنا ضروری ہے
جی جی
ان کا بھی سوچنا ضروری ہے جو ہمارے بارے میں
ہاں جی جی آج کی بات صحیح ہے
ورنہ آج کل کے وقت میں کون کس کا سوچتا ہے
نہیں پھر بھی یہ سارا اچھا ہے جو ہمارا سوچتا ہے
ہاں بالکل
چلو اپ پھر سے کرنا کال
ٹھہرو ابھی ہاں اور کیا کروں گی نا یہ تو کشن کامیاب رہا میں تو کر ت بھگ ہم بھاگ نہیں رہی کچھ نہیں رہی یہ تو ٹھیک رہا نا میں خوش ہو گئی چ